بولو
ہاں جی
بیچ میں نا نیٹ ورک ایشو ہو جاتا ہے نا تو کول نہ اٹھائی نہیں جاتی جلدی سے
ہاں ہاں میں بھی یہی کہنے والی جب کال اٹھاتے نا جلدی اس میں لیکن ایک مطلب ایک منٹ پہ آتا ہے جوائننگ کال پھر اس کے بعد کنیکٹ ہوتی ہے کال
ہاں
ہاں بندی کو لگتا ہے کہ شاید یہ کال ہی نی آ رہی ہے یا کال ہی نئی ریسیو ہو رہی ہے
ہاں ہاں
ا ہم ہم پہلے یہ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے جلدی ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں بس ایک اس کے بعد نا ایک مجھے کرنے دینا میرا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ سے
کال کٹ ہو جائے گا نا آپ خود کرنا میں جلدی اٹھاؤں گی ٹھیک ہے
آپ کے تین ہوں گے نا
نہیں دو نہیں ابھی پہلے ایک ہی ہو گیا یہ ہے نا دوسرا نمبر اس پہ میرے شوہر ہے ایک ہوگیا یہ چل رہا ہے دوسرا
ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ آپ نے دن میں بھی تو دیے تب میں نے دیا تھا آپ کو یہ نمبر آپ نے کیا تو تھا
وہ ہاں وہ پتا نہیں وہ ہم نے کی تھی نا ایک باری بات اس سے پہلے پتا نہیں ابھی یہ کل ایک ہی دکھا رہا ہے
میرا نمبر آپ نا سبمٹ پہ کلک کرنا نا پھر دکھائے گا وہ
ہ میں نے کیا وہ جو وہ والے نمبر تھے نا یہ مے خود آتا ہے نا پھر اگر میں پانچ ٹاسکوں کے بعد بھی اس نمبر پہ کال کروں نا تو اس میں کال نہیں ہو جائے گا یہی مطلب وہی سے بولتا ہے کہ آپ کو اس نمبر کے ساتھ ٹاسک کمپلیٹ ہے
ہاں ہاں یہ دکھاتا ہے
ہوں
یہی ہے نا اور جلدی چلے جا فون آرا بار بار ہاں اسلیے ہوتا ہے نہ کہ
یہ کون ہے مطلب کی کزن وزن ہے کوئی
ہاں
اچھا ٹھیک
بیاگ لے جا اسکول کا
یہ جو ڈی پی ہے یہ اسی کی ہے
ڈی پی
ہاں اس نمبر پہ نا ہاں آپ نے شاید ایوری ون کیا ہے
اوی بنتا نہیں کہ میںن تو مئی کون ٹتا تھاس
نہیں نہیں نہیں کیونک مجھے آپ کا کانٹیکٹ نا سیو نہیں ہے
پھر بھی ہو رہی ہے
پھر بھی ہو رہی ہے
پتہ نہیں پھر کیسے ہو ویسے تو میں نے اس میں کیا تھا نا تو اسی کا کیا تھا
آپ نے شاید ایوری ون کیا ہے آپ پھر بھی نظر دینا
ہاں نہیں مائکونٹک ہی ہے میرا تو
مائی کانٹیکٹ ہی ہے چلو پھر گروپ میں مت ہوگا یہ نمبر ایڈ
ہاں
گروپ میں ہو سکتا ہے نا گروپ میں ہو سکتا ہے نمبر ایڈ
ہوں
ہوں آپ کوشاید کال آر رہی ہے
نہیں مجھے فون نہیں وہ وہ نا فون میں ہے نا چارجنگ لگایا ہے نا فون تو آرا
اور بتاؤ
اور جی کیا بتاؤں میں آپ سناو
مسھ ہی ہے تو م
آپ کبھی آنا
ان نادے، ہاں ضرور
کشمیر بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے جی بہت بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں انسان جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ نیچر ہے
ہاں ہاں
یہاں کا پانی نا ٹھنڈا ہوتا ہے نا جب انسان جاتے ہیں نا پہلگام پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے نا کہ انسان اسے پیر نہیں رکھ سکتا ہے
پھر آپ اب جیسے پانی آتا ہے آپ وہ اب زیادہ ٹھنڈا آتا ہے
نہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اب جب مطلب باہر جاتے ہیں نا گھومنے پہلگام سے نا مر ہر وند وہاں پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کوکر ناگ میں پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے نا کہ انسان پیر نہیں رکھ سکتا ہے پانی میں
ھممم
جیسے مطلب فریزر کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اس میں مطلب برف جمی ہوتی ہے نا ویسا ہی ہوتا ہے یہاں کا پانی وہ مطلب پہاڑوں سے آتا ہے نا ملب برف سے اتا ہے تو اس وجہ سے وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کا کیا ارادہ ہے گریجویشن کے بعد کرنے کا
گریجویشن کے بعد میں جاب دیکھوں گی ٹرائی کروں گی بینک وغیرہ میں
ہھممم
ھممم میں نے کی ہوئی ہے کہیں بار بینک میں کی ہوئی ہے
ٹھیک وہ بھی ٹھیک رہے گا
ہاں پھر میں نے بات کی ہے نا وہ کہتے ہیں کمپلیٹ ہو جائے گی نا پھر کرنا
ہاں اچھی بات ہے تو تو اگر جاب بھی کرو گے یہاں سے اور پڑھائی بھی کرو گی شاید بھی رہو گے
ہاں
اب بھی اچھا رہے پتا ہے میرا سبجیکٹ بی کوم ہو کے میں نے پتا پی جی کس میں کیا ہے اردو میں
اردو میں
ھممم
اچھا یا تو میں تو اب جیسا مان لو میری بی سی کمپلیٹ ہو جائے گی نا اگر میں ایم سی اے کروں گی نا تو میں اس پہ میتھس پہ کروں
میتھس میں ٹھیک
ہاں
ھممم
مجہے بہت اچھا لگتا ہے میتھس
آپ کو میتھس سچ میں اتنے گندے لگتے تھے
ھممم مجھے نا پہلے گندے لگتے جیسے میں کرنے لگی نا سولوے ہوتے رہے ہوتے رہے ہو رہے تے
اچھا ٹھیک
ہاں پہلے نہیں پہلے تو مجھے بھی گندی لگتی تھی بھوت میتھس
اچھا ٹھیک
اور پورا دن ایسے نکل جاتا ہے نا گھر کے کام میں پتا ہی نہیں چلتا
نہیں کہاں پتا چلتا ہے آپ صحی بھی جاتے ہو کولیج
کالج میں نا اب چھٹیاں چل رہی ہیں نا
اچھا ٹھیک ہاں ٹھیک پھر اس کے بعد کیا کرو کیسے کرو گے
پھر جایا کروں گی نا کالج کالج سے آ جاتے میں ایک بجے
اچھا ٹھیک ہے تو آرام سے کر پاؤ گی کار یہ اپ بھی
ہاں
ہوں ٹھیک
پھر رات کا بھی ٹائم ہوتا ہے
میرا ہوتا ہی ہوتا ہے ٹائم
ہمم لب ل لتےنے ایک دن میں ویسے رات کو تو نیند آجاتی ہے میںکو جلدی نیند بہت اتی ہے میں کو
کل آئے ک کا بول اس کو کیا ہوگا ت ہم مطلب بارہ بجے تک سے ر آس پس کمپلیٹ کریں گے یہ پھر سوچا نہیں آپ بولو گے اس کو کیا ہو گیا
دیکھتے ہیں
دیکھتے کتنے ٹاسکز کرنے ہو گے کمپلیٹ
ہمم ہمم
ہمم ہمم ہاں
دیکن کیا
آپ کی لائٹ پراپر رہتی ہے وہاں
ہاں ہم ہ نس مق میٹروز لگاؤ کے
اچھا
آپ
ہمارے واس تو پروپر رہتی
ہو رہیوں آپ کے یہاں سے اسمارٹ میٹرس ہے لگا کے نا میٹر لائٹ کے نا میٹر
ہاں نہیں ہاں ہاں ہاں ہاں
ترس مئ تے سم مطلب لائٹ بھی اچھے سے ہوتی تھی انسان فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا لائٹ کا اجج مطلب
ہاں
جو ہیٹر ویٹر ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہے
ہمم
وہ تبھی اٹھائے جب سے مار میں درد لگائے
ہاں ہاں وہی ہے نا آپ کو سارے وہ رہنے لگے تھا سب کچھ وہ ہوگا نا ا ایک تو آن لائن سسٹم ہوگا نا سب کچھ سب سے ہاں
آن لائن سسٹم ہو گیا کیا کر سکتے ہیں
آف لائن تھا نا تب تک گراب کچھ اب تو آن لائن سے تو سب کچھ ہو
آف لائن آف لائن کے مزے ہی مزے تھے اب یہ ا جب سے سمارٹ میٹرزز لگ گئے ہے نا تب سے ہے نا انسان بہت دھیرے سے پہلے ہی سوچنا پڑتا ہے ہیٹر کو آن کرنا ہے کہ نہیں چارجز کتنے آئیں گے
ہمم
ہاں جب میں کال کٹ کروں گی پھر آپ کرنا ٹھیک ہے اپنے ٹاسکس کمپلیٹ کرنا
ٹھیک ہے
ہمم ہونے والا اب تو
ہاں ہاں ہاں اور آپ پھر اے سی وغیرہ تو چلاتے ہو گے
نہیں ہمیں فین ہے
اچھا
ہاں یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہے کہ اا اے سی ہاں مطلب کوئی افورڈ کرتا ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا
ہاں ہاں
وہ ہے نا کوئی اے سی میں بیٹھتا ہے تو اس کی انکم بھی ویسی ہوگی
ہاں ٹائم ہو گیا ٹائم ٹائم ٹائم
ہوگیا ہوگیا ہمم